ج
ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام جی خیریت
کیا ہو رہا ہیں
کچھ نہیں بس بیٹھا تھا آپ بتاؤ آپ کیا کر رہے ہو ہلو ہیلو
فٹنس وغیرہ کیسا چل رہا ہے
اچھا چل رہا ہے اللہ کا شکر ہے
اچھا اچھا اور ناشتہ ہو گیا ویسے ناشتہ تو ہو ہی گیا ہوگا کی اب تو دوپہر کا ٹائم ہے
ہاں بس کھانے کا ٹائم ہے کھانا کھائیں گے آپ بتاؤ آپ نے کھایا کچھ
جی میں نے تو ناشتہ کیا تھا صبح چائے بھی تھی اور چنے بنائے تھے
ا وہ میرے ہسبینڈ کو بہت پسند ہے وہی بنائے تھے وہ شوق سے کھاتے ہیں اور بچوں کو بھی پسند ہے جی
اچھا
جی جی ہ سنڈے تھا تو میں نے سوچا تھوڑا پچھ الگ کر دے بچے کے لیے کیونکہ وہ سوا تو اسکول چلی جاتی ہے تو کچھ کھا نہیں پاتی ہے سنڈے میں تھوڑا گھر پہ رہتی ہے تو لی ٹوٹتی ہے پھر ان کو ب پسند بھی ہے نہیں آج سنڈے ہے نا آج تو چھٹی ہے
ا ہاںاں سنڈے ہے
تو وہ بچے تو گیارہ بجے سو کر ہی اٹھے
اچھا
جی اٹھی نہیں رہتے کئی بار ا اٹھایا پھر اٹھے پھر سو گئے پھر اٹھے پھر سو گئے رات میں بھی جلدی سو گئے تھے دو دن سے رات میں تھی جلدی سو جے ہیں پھر بھی بہت نیند آ رہی تھی انہیں توھر میں نے کہا چلو سونے تو کیا کرنا ہے ان کو بھی اٹھ کے
صحیح آج سنے تھا تو ٹھیک ہے سونے دیتی ہ کوئی بات نہیں روٹی والی رٹی کیا کر رہی ہے آپ کی
چھوٹی بیٹی بس کھیل رہی ہے اس کا تو یہی کام ہے کھیلنا اور شکایت لگانا ہے ایک دوسرے کی ساری شکایت اپنے ابا سے کرتی ہے وہ جا کے
اچھا
ہی
کس کس کی شکایت کرتی ہے
اس کی پھوپھی کی شکایت کر رہی تھی ویسے فی الحال تو ابھی بول رہی تھی کیوں آپ کہاں تھی تو انہوں نے کہا کیوں کیا بات ہے بوولے میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی بہت دیر سے تو بولے کیا کیا کیا کرنا تھا تو مجھے یاد کر رہی تھی بولی جی ایسا تو کچھ نہیں ہے بس مجھے چوہا نکلوانا تھا واشنگ مشین میں چوہا گھس گیا ہے
اچھا چوہا نکلوانے کے لیے یاد کر رہی تھی وہ
ہوں ہ کیونکہ اسے پتا ہے وہ یہ کام وہی کر سکتی ہیں جب وہ وہاں اس گھر کا کام کرتی ہیں تو سوچ رہی وہ یہ والا کام بھی کر سکتی ہیں
س اور بتا
بس ٹھیک ہے
کیا بنایا دوپہر میں
بس دوپہر میں تو ابھی کچھ نہیں بنایا ہے سوچ رہی ہوں کہ کیا بناؤں چکن بنایا تھا وہ رکھا ہے چنے بنائے تھے وہ بھی رکھے ہوئے ہیں تھوڑے کھائے تھوڑے رکھے ہیں چاول بھی رکھے ہیں روٹی بھی رکھی ہے تو مجھے لگ لگ نہیں رہا ہے مجھے لگ رہا ہے وہی سب نپٹانا پڑے گا شام میں کچھ سوچوں گی بنانے کے لیے
ھینکیو
ہ اور آپ کیا کھاؤ گے دوپہر میں
دیکھو میں کیا کہوں گا باہر سے ہی کچھ مکھالو
اچھا اچھا اور آپ کے فرینڈ ٹھیک ہے وہ کیا کر رہے ہیں آج کل
ٹھیک ہے وہ کتنا کام کر رہا ہے
اچھا اچھا کیا کام کرتے ہیں اپ وہ
وہ جاب کرتا ہے
اچھای اچھی بات ہے اور آپ کا کیا ارادہ ہے اب آگے کرنے کا یہی بزنس کریں گے یا کچھ اور سوچا
ابھی تو فی الحال یہی کر رہے ہیں جب تک ہو رہا تھا سق پھر آگے کچھ نہیں ہوگا تو کچھ اور سوچیں گے
اچھا اچھا نہیں ٹھیک ہے ایک ہی جگہ فوکس کرو ہو سکتا ہے اللہ بہت بڑا کر دے گا اس میں سب کچھ ایک ہی طرف ہوں اور آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں کھانا وانا ہو گیا اور ان لوگوں کا
ہاں کھانا ڈا کا ہو گیا ہوگا ب میں تو تھوڑا باہر ہ ان کے ساتھ ہیوں
اچھا ساتھ میں نہیں ہے ابھی اور تو پھر کب آنے کا پلان ہے آپ کا اب تو کافی ٹائم ہو گیا اب بول رہے تھے کہ پہلے کہ اب گھر جانا ہے مجھے کب جانے کا سوچا
ابھی تو کوئی ارادہ نہیں نکل جانے کا کو ہے ہی میرے علاوہلا کو مشکل ہے دیکھتا ہوں
ہوں لکمن
توہ فی الحال چانس بولے گاپ
تو کھانا آپ خود بناتے ہو یا پھر باہر ہوٹل سے کہیں سے کھاتے ہو ہوں
خود تو مجھے بنانا آتا ہی نہیں ہے بس یہ ہے کہ ایک دو بار بنانے کی کوشش کری تو باقی تو باہر سے ہی کھا لیتے ہیںب اکیلے کی کیا خود بناؤ
ہاں یہ بھی ہے ویسے تو پھر آس پاس ایریا ٹھیک ہے نا وہاں پر مل تو جاتا ہے نا ارام سے کھانا
تو تو کچھ نہیں جاتتااہ ہے
ہاں تو ٹھیک ہے کیا بنانا فیملی ساتھ ہو تو کوئی تو بنا لو کوئی بات نہیں اب اکیلے ہو کام بھی ہے تو کیا کھانا بناؤ گے کیایا کام کرو گے
ب تو ا ٹائم صاہیے ہوتا دو تین لوگوں تو کسی نے کچھ کر لیا کسی نے سبے ملتے بنا لیتے ہیں
جی
تو وہ مہنگا بھی نہیں پڑتا ہے اکیے کے لیے تو اتنا ہی پڑ جاتا ہے کیا فائدہ اور مہنگا پڑتا ہے اکیلے بناؤ
یہ تو ہے اور پھر محنت لگتی ہے سوچو کہ کیا بناؤ کیا سوچو یہی سوچتے رہو کیا آ جے بنا لو ہ
جی جی
جی
ا اور بتاؤ آپ اپنے گھر گئے تو آیں اچھا
ہاں گھر گئی تھی میں ا ہو گیا مجھے ایک ہفتہ ہو گیا آ کے بچے تو آنا ہی نہیں چاہ رہے تھے یہ تو اپنی نانی کے یہاں جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ آج نہیں چلیں گے کہ کل چلیں گے یہ بہان ہوتے رہتے لیکن یہ اسکول کھل گئے تھے تو ایک مہینے بعد آئی ہوں میں باس ویسے ہر سال چلے جاتے ہیں ہم ہوں ہ اچھا لگتا ہے ہمیں وہاں پر
ہمیں بھی بچپن میں نانی گھر جانے کا بہت شوق تھا بہت شوق تھا س کوئی تو کیا کرتے تو آ، گھر نہ بھی لگتا ہے
ہاں ہوتا ہے
مطلب سب کو ہی سب بچوں کو ہی ہوتا ہے کہ بس یہ پڑے اور نانی گھر جائیں
جی اچھا آپ کی نانی کا گاؤں میں تھا یا پھر کہیں سٹی میں
گاؤں میں تھا گاؤں
گاؤں میں تو ویسے بھی اچھا لگتا ہے گرمی کی چھٹیوں میں
گاؤں میں گاؤں میں تھا پھر ان کے باغ ہوا کرتے تھے آم کے
ہوں ہوں
باگ آگ میں جا کے وہ اچھا لگتا تھا ہاں نہریں ہوا کرتی تھی وہاں منگ کرتے تھے نہاتے تھے
اچھا تو تو ان کے باغ ہو ہوتے تھے تب تو آپ تو دوپہر میں آم سے ہی پیٹ بھر لیتے ہو گے کچھ کھانے کی ضرورت ہی نہیں لگتی
پیڑ پالے تھے تو
ہمم
اچھا لگتا تھا باغ میں ات گرمی بھی لگتی ٹھنڈا ٹھنڈا رہتا ہے وہاں کی بات اور اس سے زیادہ اگر میں لگتی تھی بغل سے میں نہر جاتی تھی تو اس میں نہ کیایا کرتی
ویسے میں کبھی نہیں گئی ہوں میں نے نہیں دیکھا آئی آم کے باغ میں نے نہیں دیکھے کبھی بھی جانا چاہتی ہوں میں ایسی جگہ پہ کبھی ک کو توڑ کر آم کھاؤ اچھا لگتا ہوگا ہے نا
اب تو باغ کم ہو گئے پہلے بہت لگ تھے سارے باغ کٹ گئے تھوڑی بہت رہ گئے دس پانچ پرسینٹ ا پ سب کٹ گئےیادہ کرک وہاں پہ
کو بھی کاٹ ہی اور بارش ہوتی ہے تو پھر سیلاب آ جاتا ہے پیڑ کاٹنے کی وجہ سے ہوا یہ جو بھی سب کچھ
نہیں پیڑ پیڑ پ جب بڑا ہو جاتا ہے
ہوں ہ
کتی کے لیے د میں
ہوں
حالانکہ کاٹنا نہیں چاہیے غلط سے پیڑ کاٹنا کاٹو ٹوٹنی لگاؤ پھر تو زیادہ لگاؤ
ہاں
اگر لوگ لگاتے کم ہے کاٹتے زیادہ ہے پیڑ
اھتے زدہ یہی تو وجہ ہے اب یہ پیڑ جنگل یہ کم ہو گئے ہیں بلڈنگس بن گئی ہیں جگہ جگہ بڑی اونچی اونچی بلڈنگ مال بن گئے ہیں ایسے ڈیولپ ہو گیا ہے یکن جنگل کم ہو گئے
جی
ہ ہ
چلیے اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور
ابھی جی ابھی رک جاؤ وہ ابھی
دعاؤں میں یاد رکھیے گا
جی بالکل تو آپ بھی کر لیا گیا کل کل کرتے ہیں بات کچھ پلان بناتے
جی جی جی بالکل بالل